السلام ٹھیک ہو
الحمد اللہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اور سناؤ کچھ
کیا کر رہی ہو
ابھی بیٹھی ہ ہو آپ کیا کر رہی ہو
میں سوئی ہوں
اچھا ٹھیک
میں ہاسپٹل سے آئی اب میں سوئی تھی اسی لیے میں تھک گئی نا اسی لیے
تھک جاتے ہیں نا ہاں اچھا کیا کب آئی
میں آئی پانچ بجے
اچھا ٹھیک مجھے ہی کچھ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے
اب ہو جائے گا دو تین میں بھی سرورما ڈاؤن ہوگا تو اسی لیے آپ کو مت میرے سائڈ سے کچھ شور وور آ رہا ہے
نہیں آپ کو
اچھا اچھا نہ نہ نہ مجھے نہیں آ رہا ہے ہاں ہاں فین کا شوور آ رہا ہے
ہاں وہ دانش بھائی کی بیٹی تھی
ہاں ہاں شکر شکر شکر
اس کا نام کیا ہے زینب زینب میں کہاں آج تیزر آپ ہی بولو میں کہاں گوگی دی نے فون کیا کہ یہاں آؤ کہاںاں بھائی مہتاب اس دن انکل مطلب زندہ بولا ان کو پرابلم ہے بہت آپ آپ میں نے پتا نہیں میں مانڈے کو آؤں گی سمر ویکیشن ہوگی تو تب دو دن کے بی دو بولا نہیں نہیں ان کو لیکن یہ ہس پرابلم تھی اس ٹائم بہت زیادہ
اچھا ٹھیک ان کو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا
اچھا فتی دی بھی گئی تھی گئی تھی نا سائمہ دیدی بھی جان تھی آفس اننکل تھا ہاں جائے جی کو کھانا پکانا بھی ہوتا تھا اور آؤ فکو بھی مطلب دینا پڑتا تھا وہ دودھ وغیرہ ان کو بہت پرابلم ہوتی تھی پھر میں بھی کتنے دن میں بھی چھ دن رہی تو پھر انکل
ڈیتھ ہو گئی ہاں مجھے بتاؤ اس کے بیٹے کا نام کیا ہے سمدی کے بیٹے کا نام
اوفا محمد محمد آوفا محمد عفان بہت پیارا ہے اور اچھا بھی ہے
ک
ا ہاں وہ ایک سال کا ہوا ایک سال کا ہوا
اچھا ٹھیک ہے ایک سال کا ہو
وہ اتنے اچھے ایکشن کرتے ہیں
من میں نے نہیں دیکھا اس کو
میں نے بھی نہیں دیکھا میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا جب میں آئی پرسوں
اچھا ٹھیک اب عادت ہو گئی آپ کے ساتھ اس کو
ہاں ہاں اس کو میری سب بہت عادت ہو وہ بولتا ہے آ ہا ات وہ اتنے اچھے ایکشن کرتے ہیں آہا بولتا ہے اور کیا کرتے ہے اور بھائی کرتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھوڑی تھوڑی آ باتیں ہ زینب دانش
نہیں ہاں زینب دانش وہ تو ہے کتنے اس مکیو ایک
ایک مہینے کے ہاں ایک مہینے کی ابھی ہوئی وہ
آپ گئی اس
وہ آئی تھی نا دو تین دن کے لیے یہاں لیکن پھر انکل کی ڈیتھ ہو گئی پھر وہ واپس گھر گئی کیونکہ یہاں پے مت کوئی تھا میں پھر
اسی دن گئے ہیں نا ہاں
ہاں میں پھر ان دو دنوں یہی پے رہی تھی گھر پئی تھی
ٹھیک ٹھیک
کیونکہ بچے کے ساتھ ایک لگتا ہی ہے
لیکن آپ کو ہوا پھون آپ نے کیا نا تھرٹی ٹاسک میں مجھے ہوتا ہی نہیں ہے
رسیو ہوگا وہاں سے مجھے ریسیو ہوگا
مجھے پتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو یہ کسی کو کیونکہ آپ کے تھرٹی ہوئی لیکن یہاں مطلب
گئے
میں بول رہی ہوں کہ مجھے ٹوینٹی سیون پہ ہی وارننگ آ رہی ہے خالی ابھی تک پندرہ دن ہوئے وارننگ ہی ختم نہیں ہوتی ہے
پھر اس کو سر ڈ نہیں نہیں جو پرانے پرانے ہیں نا ان کو پروابلم ہو گئی ہے اب جو نئے نئے ہیں نا انہی کو کال ہوتی ہیں اس کو کتنے کتنے ڈسکس رہے ہیں آپ
گوگی جی گوٹ ت گوگی دیی نے ٹویلو کیے اب اب تھری ٹاسکس اویلیبل لیکن ان کو اور آئیں گے جب میں آپ کے ساتھ کروں گی نا ان کو اور آئیں گی
آپ میرے ساتھ پانچ کرنا برابر
میں نے ماہی کے ساتھ ایک میں آپ کے ساتھ پانچ کروں گی پھر اس کے بعد وہ ہے نا ماہ ماہی ماہی کے ساتھ میں نے ایک یہ گوگی دیدی کا ہے وہ بزی تھی اس نے بولا آپ میرے یہ ک کرو میرے نمبر سے
ٹاسکس اچھا ہاں نہیں ماہی کے ساتھ میں نے بھی کیے پانچ
اگر آپ کوئی کمپلیٹ ہوں گے تو ہاں میں نے بولا اگر آپ آپ کو ہی کمپلیٹ ہو گئے تو ٹھیک ہی ہے
ہوں ہمم ہمم ہاں ہاں ماہی کے ساتھ میں نے بھی کیے پانچ اس نے میرے سے پانچ کی میں نے اس کے ساتھ پانچ کی
پیمنٹ
ہاں کیا ابھی نہیں آئیو میں تھرٹین ہنڈریڈ دکھا رہے ہیں
لیکن بات بھی صاف آ رہی ہے آواز بھی صاف
ہاں ہاں ہاں کلیئر آ
آپ کو آ رہی ہے
دیکھو میں نے وہ تین آپ ہی کے ساتھ کیے ہوتے مجھے میں پتا تھا اس کو پبلم ہو
ہوا ہاں لیکن میں کہ کرتی مجھے بھی پرابلم ہو گئی نا سرور پروب یہی گوگی دیدی آج یہاں آئی تو
یہی نمبر سے
ہاں ہاں ہاں
ہممم آج ہم کر سکتے تھے آرام س نہیں پھر بھی
اب آپ کو آپ کو بھی پھر بھی ایٹی روپیز نہیں آپ کو پھر بھی آئیں گے ایٹی روپیز اس مطلب جو میں کر رہی ہوں نا یہاں سے ہاں
آئیں گے
پھر بھی فائدہ ہے
ہاں ہاں ریسیو ریسیو کروں گی نا میں آپ اب میں کل تک ریسیو کروں گے
وہی وہی تو ضائع نہیں ہوں گی پھر بھی آپ کی بات ضائع نہیں ہوگی
ہ ہاں ہاں
اور سناؤ ابراہیم ہاں ابراہیم ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے کتنے منٹس ہو گئے ہمیں ہوگئے چھ منٹس
میں کاٹوں ٹھیک ہے میں چھ ہوئے چھ ابھی ابھی نہیں مجھے پتا ہے چھ ہوئے ٹین اور ٹین منٹس ٹین سیکنڈس
ہاں پھر کاٹنا ہاں وہیں سے کاٹنا کیونکہ وہیں سے کال کی نا کس کی افرہ کی شادی اگلے سال ہے
اچھا
ہوں اس کی شادی اگ لے سال ہے ان نے بولا تھا اس کو کہ اکٹوبر میں نہیں تیار ہے نا اس نے کہا نہیں نہیں اکٹ وبر میں نہیں اگلے سال کروں گی ابھی نہیں کروں گی
آپ کب گئی وہاں آپ کب گئی دانش کی بیٹی کے پاس
میں گئی تھی میں کب گئی میں گئی ا دس پندرہ دن ہو گئے تب سے پھر وہ یہی آئی نا
ناقابل سماعت
میں جاتی ہوں میں جات ی ہوں میں تب سے دو تین بار ہی گئی جب
اچھا ٹھیک نظر د اچھا وہ کیسی دکھتی ہے کیسی ہے
د نش کے جیسیے ہیں
سچ میں اچھا ٹھیک
ہاں وہ اچھی ہیں
ماں سے ملتی ہیں یہ یہ ارشا ر ی سے ملتی ہیں آپ سے ملتی ہیں
ہاں ہاں ہاں ہمارے جیسی ہی ہیں وہ ہاں
اچھا ٹھیک ہی ہے
ہاں وہ ہم پہ ہی گئی ہیں افساندہی کی جیسی نہیں ہے اب پیر ہاتھ پیر بھی ہمارے جیسے ہیں فیز بھی ہمارے جیس اں اور اس کے براؤن آئی بروز ہیں پتاہے
آہ حا براؤن
ہاں
ہاں دانش بھی ہے نا براؤن مطلب اس کی ب بال بال ہےینا براؤن
ہاں اور گوری بھی ہے ویسی
ہ اچھا ٹھیک ہم میں تھی نا اس دن پرآ رپ وہاں میں تھی اس دین ڈوورس میرا آہ ہم تھے کوٹ پر جب جب وہ پیدا ہوئی فھر ہاس ہاں پھر ہاسپٹل نہیں آاس
پھر آٹی نے مجھے عام مج مجھے ہی کال کیا تھا نا اسی لیے اس نے بولا مجھے ایسا ایسا تب ھم تب وہ وہی ہاسپٹل میں ہی تھے
تھا اسسی دن تھا برابر
مجھے آیا سمجھ اب ہو گیا نا کیس سالو ھم
ہوا تو نقصان ہاں ام کورٹ میں کیس ختم ہوا یہی بہت کچھ ہے ہے نا کوٹ میں یہی بڑی بات پھر بھی نقصان انسان کب مطلب اٹھے گا ہے نا
ہوں ہوں ہوں ہوں
مشکل ہوتا ہے
لیکن
ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے ٹینشن ختم ہوی پھر بھی اگر انسان سوچ گ تو مطلب سب کچھ ہے وسے
ہوں ہوں
لیکن یہ بہت ہوتا ہے کٹ والا کیس
اور کیا کیا وہ ایک منتھ تین ہاں تین بار جانا پڑتا تھا بہت آپ ج ب
پیسے بھی وہ بھی یہ بھی
پتا ہے حببین وہ بر کو ہے ہوسکتا ہے وہ دیدی کو پتہ ہے یہ کچھ کر رہے ہیں سنا کہ ان نے ب پرس میں بھی کروں
دس منٹس ہو گئے کاٹو کاٹو پھر واپس
میں کروں ٹھیک ہےھر میں کروں
ہاں